ہیلو ہیلو
ہلو
ہلو ہاں
آگے آواز
ہ ہ
یار اب تو سب سو گئے آپ نے اتنا لیٹ کیا کال
ا وعلیکم السلام
ہوں السلام علیکم
ہاں
ہ
ہ
اور تو کچھ نہیں سب سو گئے یار میں جگ رہی ہوں اکیلیے
اچھا
ہاں میں تو سوی رہیتی
اچھا اتنا لیٹ سے ہوتے اور ڈیلی
ہ سھو جاتے ہیں یار کبھی کبھی تو جلدی چھو جاتے ہیں کبھی کبھی وہ پاپا اور سو جاتے ہیں نا تو پھر لیڈیز ہوتے ہیں
اچھا
ہاں وہ تو چلا رہے تھے بہت دیر سے سوجاؤ سوجاؤ سوجاؤ ہم نے بول دیا ہم کال کریں گے اس کے بعد سوئیں گے
اچھا
ہوں
گول پہ
توسم بیٹم
ہوں گوم ڈوم ن ن آارھرا
کیا کریں گے یار گھوم کے ہم کہ چیک
میں چ کل بھی بولا تھا
ہوں
ہوں
آپ کے سب سو گئے
ہاں سب
ہوں آپ ہی دیکھ رہے ہو ابھی تک
ہوں ابھی روم میں ہی جا رہا ہوں باہر تھا
ہوں اتنا لیٹ
ہوں
بار
ہ لیٹ ہی آیا تھا دس بجے آیا تھا
ہوں چلینا
ایسے آ گ گھومنے وشال کی طرح
ہوں
ہوں
کالیا کاان آنا
ہاں کھانا وانا تو ہو گیا ہم نے بنایا تھا دال باٹی چورما
اچھا
ہاں راجستھان کا فیمس ڈش ہے نا
ہاں ہاں
ہاں وہ
ہمیں تو نہیں لگتا لیکن اچھا
اچھا کیا اچھا لگتا ہے اب
مجھے مجھے تو سب اچھے لگتے نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کا میں نان ویج نہیں کات
اچھا
ہاں
اچ بات ہے
ہماری فیملی میں سب کھاتے ہیں لیکن میں نہیں کھاتی
اچھا آپ نکتی ک نہیں ختے ج ہم
میں وہ کیا نا میرے الٹیا ہو جاتی ہے پھر کھاتے
اچھا
ہاں اس لیے نہیں کاتتی
جی
ہاں
ہ بڑے نہیں تھاان چاہے پھر
ا تو ہمارے تو ہے نا یارے یہاں پہ ہے نا بہت ساری جوک ہو رہی ہے جوک جوکے یہاں پہ
ملندا ہنا
ہاں اب ہے ن میرے پیر کے نیے آ گئی ایک جیسسی مطلب ہے نا گدگدی سی چللی پیر میں
اچھا
ہاں بہت ساری ہی مطلب ہے نا ایک ہی جگہ پہ تین چار
ہوں کب ہٹیں گی جو ہے کب مریں گی یہ
کیا
میرے ک مر کی جو کہ
مجھے کیا بتاؤ جنے خاصاادتی یار ہماری یہاں پہ نہا مطلب گاسی ہی گاس ہے نا ہری بری اور ادھر باڑے میں رہتے ہیں تو ادھر نالا بھی ہے
رکےیک
ہوں انسے آاں ماتااربتا نا کڑے مک ککوڑے بہت زیادہ ہیں آ رہے ہیںاں پر آپ نا آپ آپ کے فون میں دیکھ لینا میں نیٹ ہلو آ گوں م کیا
ہ
ہلو
ہوں
آواز کیسے نہیں آ رہی تھی
لوک لگانا ہے م گاڑی و
ہ وہاں میرے بی اے کا ریزلٹ آ گیا
پھر ل پاس میں جو آ
میںط توب پاس ہی ہو گئے پورے سبجیکٹ میں
ہوں
ہ میری فرینڈ ہے نا ایک دو فرینڈ ہو کے آئی ہے ایک دو سبجیکٹ تو میں بیے میرے تو نہیں آئے پر
ایک میں بھی
ہاں ایک میں بھی نہیں آئے آپ بولو تو ریزلٹ ڈال دوں آپ کے
نہیں نہیں نہیں
ہ آج گئے تھے یار وہ کہ نا میں نے ایسو سی آئی ڈی کے نا پاسورڈ ہے نا چینج کر دیے تھے تو میرے کو ہے نا یاد نہیں رہے وہ
اچ
تو ویسے مطلب فون میں چیک کیا نا تو چیک ہی نہیں ہوا ریزلٹ ہی نہیں نکلا
پردیس کٹھ چبکان ہاں ہاں جا اور کھانا وانا ہو گیا
ہوں س نے میری بات تو سنی نہیں پوری
پھر کیا ہو تم ہم نے
اب تو آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو یار م تو بھول گیا اب
ہوں
ہاں ارے وہ میرے ایس اوسی آئی ڈی کے پاسورڈ کی بول رہی تھی نا میں
ہاں ہاں ایس وس کے پاس گ
ہاں تو ہے نا وہ فون میں چیک کیا نا مطلب نکالا نا تو نا اس میں مانگے تھے تو نکلا ہی نہیں پھر آج کالج گئی جو ہے نا پھر یہ متر پہ جا کے نکو کے آئے
اچھا پھر
پھر کچھ نہیں پیپر بھی آ گئے ابھی میرا یہ گتیس تاریخ سے
مچ گتیست ہے پ پھر بھی اسٹارٹ
ہوں
پھر پڑھائی چالو کرنا پڑی گیا
ہاں لے کے آئی تھی سیریز بھی لے کے آئی تھی اور اوک آپ بولتے ہیںاں ہاں بس یہ لے کے آئے بھی
ہوں
ہاں اسائنمنٹ بھی بنانے ہیں ابھی تو فائل بھی بنانی ہے
اچھا
اور
سب مست ہے آب تو
میرے بھی مست
ا
ہاں مستی اتے مست کیا
ا
ہوں میرے بھی کالج اٹمنٹ ہوا تھا بی ایڈ کا
ہوں
تو اس میں نہیں ملا فسٹ میں
ہوں
اپ بتاے کہاں جانے کب ملے
ہے نا
ہاں ہیلو
ہاں آواز اری ہے
اری
ا
رک تو پھر رک تو اور سب خیریت
ہاں سب کہ رہےتھے تو بس سوئیں گ بس چین گ نہیں
م چین گ نینسو
ہاں وہہت سے بیٹ تھے تو نا بہت دیر پہلے ہی کر دیا تھا آپ کے میسج پر آپ نے دیکھا ہی نہیں
اچھا
ہاں
ا میں ادھر تو باہر تھا تھوڑا
ا
ہوں اور
نہ پوسا پڑے آپ یہ ہے نا سیکنڈ دیکھ لینا کتنے منٹ ہو رہے ہیں
پھر
پھر تو کال نہیں نے کیا
ہوں
ہ
اور
احمدا آباد کی طرف چلے
نہیں دلی ٹھیک رہے ہیں
نہیں نہیں دللی میں تو دنگے ہو رہے ہیں آج دللی میں کیا کریں گے وہاں پہ وہ س سے نا وہ تلوار چلا دیں گے نا تو پھر ڈھیر ہو جائیں گے
تو ہوئے گا دھر اس سے بھی ہوئے گا سارے کام ہوتے
اے نہیں نہیں میرے کو تو نہیں جانا بائی وہاں پہ لا ٹھ کانے
ہوں
ہاں آپ کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہو
ہاں ج بالکل میں تو جاؤں گا ب لاٹٹی کھائی لیں گے اور کے
صحی بات ہے یار جب پوری دنیا جا رہی ہے تو آپ کو بھی جانا چاہیے
ہوں
ہاں
اور
کیا کر رہے ہو آپ
تلا لگا رہاؤنا گاڑی بھی گاڑیوں کی تال لگا رہا ہوں کہ تالا اپ نے آ بوسا ہے ن آیا بوسا کہ
بس گتتاال ن گ
ہاں
اتالا ضروری ہےیار وہاں سے ہے نا کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو ٹائم نہیں چلے گا
اور کیا پھر کس کی مدت کہیں گے اور کیا
ہاں پہللا تو جو لگا دیتا مطلب جلدی لگا دیتے اتنی لیٹ لگا رہے ہو تالا
اچھا چلو ٹھیک ہے نا میرے بھی تھوڑا تالا لگا لےتا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ بائے کر